ہیلو
ہلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ ہم بالکل خیریت آپ فرمائیے آپ کیسی ہیں
ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں بس یوہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے سوچا آپ سے تھوڑی گفت تگو کرلی جائے ایسی بہانے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اور بتائیے آپ کا ناشتہ ہو گیا
جی جی ہمارا ناشتہ ہو گیا اب تو کھانا پکنے کو ہے اب کھانا پک کنے کو لکھ رکھایا ہے آپ بتائیں آپ کا ناشتہ ہو گیا
بالکل ایسا دیکھا جائے چھٹیاں کا جو سمے ہوتا ہے اس میں ہمارا ناشتہ نہ کھانا کچھ پتا ہی نہیں چلتا کیونکہ ایک ہی ٹائم کھاتے ہے ہم اس سے ہمارا ناشتہ بھی ہو جاتا ہے دوپہر کا کھانا بھی ہو جاتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ کیا ہوتا ہے لیٹ ناشتہ ہوتا ہے تو پھر جلدی دو پہر کو کھانے کا دل نہیں کرتا ہے
بالکل تو ہماری امی چھٹیوں کے دن کیا کرتے ایک ہی بار میں کھانا ہی بنا دیتی ہے
یہ تو اچھا ہے کیونکہ پھر بار بار بنانے کا جھنجٹ بھی نہیں ہوتا اور کیا ہو تا ہے نا اگر ہم کھانا ناشتہ اور کھانا الگ سے بناتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کھانا بچ بھی جاتا ہے جی
سمے بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے اس میں
سمے بھی لگ جاتا ہے اور پھر کھاتے نہیں ہیں تو پھر وہ کھانا ویسٹ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے نہ بنائے تو بہتر رہتا ہے
بالکل سمے ہی کھاتے ہی ہیں
بالکل اور بتائیں کیسا ہو رہا ہم نے ہم نے یاد کیا ہم نے ایسی تھوڑی ویڈیوز وغیرہ دیکھی آج کل کے مطلب پہننے اڑھنے کے رہنے سہنے کے طریقے کتنے زیادہ بدل چک کے ہیں ہم کہہ رہے تھے
ہ بالکل صحیح سمے نہیں زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر چیز میں دیکھا جائے تو بدلاؤ ہو ہی رہا تھا تو اپنے رواج وغیرہ میں بھی جیسی چیزیں میں بھی بدلاؤ ہو ہی رہا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب آج کل کے لوگوں کی باتیں ہو گئی ان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ ہو گیا کپڑے لباس پہننے کے طریقے بات سب چیز مطلب دھیرے دھیرے کر کے سب بدلتے جا رہے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہے آپ ہمیں تو سارے کے زمانے میں ہوتے تھے تو اپنے لباس وغیرہ پہنتے تھے اپنے ٹریڈیشن وغیرہ اپنے طور طریقے کے جو ہوتے ہیں وہی پہنتے تھے اب ماڈل ہو گیا تو زمانہ بھی ماڈل ہو ہی رہا تھا اس کے حساب سے وہ بھی پہن ہی رہے ہیں
آج کل تو سارے ہی جن کو آپ دیکھ رہے ہو سارے ہی ایک جیسے لباس پہن تے ہیں کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں رہتا ہے مطلب پہلے جیسے لوگ لیڈیز وغیرہ سوٹ سلوار مطلب ویسی ساڑی وغیرہ میں ہی رہتی تھی آج کل کل تو وہ ساری چیزیں پہنتی ہیں ٹی شرٹ جینس مطلب سب چیزیں پہن کر گھومتی ہیں
دیکھتے تو ان کو بھی کی اچھ ہو جاتی ہے تو ان کے حساب سے وہ بھی اپنے آپ تو بدل رہی ہے ان کا بھی من کہتا ہے اس میں اس میں خراب بات ہے نا کیونکہ ان کی مرضی ہے ان کو جو پہنا ہے وہ پہنیں پر ہوتا ہے کہ اپنے سنسکرت کا بھی پالن کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ماڈرل ہوتے جا رہا تو اپنی سنسکرتی وغیرہ کا بھول جائے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آج کل تو کچھ لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں جو شادی شدہ ہو ہیں پر وہ جینس ٹاپ پہن لیتی ہیں تو وہ سندور نہیں لگاتی ہیں مطلب منگل سوتر نہیں پہنتی ہے ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھے ہیں تو پھر وہ لوگ مطلب ایسا کرتے ہیں جیسے وہ بالکل کواری بن جاتی ہیں وہ لوگوں ایسا بہیو کرنے لگتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں صحی نہیں لگتی ہیں
بالکل صحیح فرما بہت میں نے کو دیکھا بھی وہ بھی بولتا بھی ماڈر زمانہ ہے وہ بھی اپنے حساب کو کر ہی رہے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں یہاں پر ایسا ہوتا ہے دیکھا دیکھی انسان کبھی بھی اچھی چیزیں سیکھیں تو وہ اچھا ہوتا ہے پر کوئی بری چیز سیکھتا ہیں تو وہ ان کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوتا
بالکل صحیح فرماے ہ دیکھے بجوگی ایسا ہے یہ سب اپنا ماڈل بھی بنتے رہے تو کئی کوئی کو دیکھا ہے ہم نے کہ ماڈل حساب سے وہ ماڈل پالن کرتے ہیں فرق یہ سنسکرتی وغیرہ رہتی ہے تہواروں کے سمے وغیرہ وہ ان کا بھی پالن کرتی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ دونوں چیزیں لے کے چلو تو ہمارے لیے ہی ا اچھا کیکہ گھر میں بچے وغیرہ بھی سیکھتے یہ ساری چیزوں سے کہ ہماری سنسکرتی وغیرہ کیا ہے کیا الگ الگ دیکھا جائے تو الگ الگ رجیہوں میں دیکھا جائے تو ان کے الگ الگ بھیس رواج وغیرہ ہے تو سب اپنے حساب سے پہنتے تو کافی اچھا لگتا ہے
آج کل تو ایسا ہوتا ہے بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں تو پھر وہ تو بڑوں کی پر ہی ہوتا ساری چیزیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ کو اس طرح دیکھا جائے تو تو اپنے سسکرتی وغیرہ کا بھی پالن کرنا چاہیے کتنا اچھا لگ رہا ہے جب تہواروں کا سمے آتا ہے الگ الگ رجیہ میں الگ الگ تہوار بنتی ہے بہار میں کچھ اور گجرات میں راجیہ ایسا دیکھا جائے الگ الگ جہاں چیزیں رہتی ہے پھر ان کے لباس وغیرہ جو پہنتے ہیں نا تہواروں کو سمے تو کافی اچھا لگتا ہے کافی پرسھ وغیرہ بھی ہے کافی اچھا بھی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے
بالکل صحیح فرمارہی ہے اپ مطلب ایسا ہے لوگوں کو اپنی اپنی پوری مطلب اپنی جاتی وواد اب یہ ساری چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے سب چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے کہ اگر وہ ہ ماڈل بن بھی رہی ہیں نئی نئی چیزیں سیکھ رہی ہیں نئے نئے کپڑے پہننا سیکھ رہی ہیں تو وہ لوگ پہلے اپنی ساری چیزوں کو بھی ساتھ میں
بالکل آج کل تو دیکھیے جیسے کہ دوسرے ملک کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کتنا اچھا ہے مطلب وہ بھی ہمارے ملک سے کافی چیزیں سیکھ بھی رہی ہے تو
پر بھی رہ اور ایسے بھی رہے تو وہ ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہےآپا تو ہم نے یہ بھی سنا کی ملک کی جو عورتیں ہوتی ہے وہ ہمارے ہمارے یہاں کی سنسکرتی وغیرہ بھی کافی اچھے سے سیکھ رہی ہے
بالکل صحیح ہم نے بھی ایسی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں کہ وہ ہماری سسکرتی سیکھ کر وہ لہنگے میں سوٹ سلوار پہن کر وہاں ودش میں گھوم رہی ہے اور ہمارے یہاں ودش کیو مطلب یہاں ہمارے دیش لڑکیاں وہ تو مطلب ان کی سنسکرتی سیکھ جا رہی ہے وہ لوگ ویسے رہ لے رہے ہیں
بالکل ہمیں دونوں چیز کا پالن کرنا چاہئے جو وقت ہے اس کے حساب سے پہنی یہ پاکاتی ہے اچھا لگتا ہے کیونکہ ودیشوں میں بھی ہمارے سنسکرتی وغیرہ سیکھنے آتے ہیں لوگ تو ان کو بھی پتتا ہونا کہ ہمارے ملک میں ایسے الگ الگ لباس وغیرہ پہنے جاتے الگ الگ موقع کے حساب سے یہ سب چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اپ ہمارے ملک میں اتنے الگ الگ جاتی کے لوگ رہتے ہیں وہ لوگ الگ الگ چیزیں بناتے ہیں ان کے الگ الگ تیوار ہوتے ہیں الگ الگ طرح سے وہ لوگوں سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ کتنی اچھی ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ ساری چیزیں ہمیں بنانے کی کہ مطلب ہمارے بنانے کا موقع ملا ہے ہمیں کہ یہ ساریح چیزیں ہم سیلیبریٹ کر سکیں دیکھ سکیں ایکسپریئنس کر سکیں اس ساری چیز کو
بالکل صحی کہتی ہے آپ کیونکہ دوسرے ملک کے بھی ہمیں ہمیں اپنا دکھانا ہوتا ہے کہ ہماری سنسکرتی کیا ہے ہمارے لباس کیسے ہیں ہمارے یہاں کا کھانا کیسا ہے دوسرے لوگ بھی اس سے پربھاوت ہوتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے تو وہ چیز کو بھولنا نہیں ہے کیونکہ دوسرے دیش کے دوسرے ملک کے لوگ ہمارے یہاں سے یہی سیکھ کے جاتے کہ بھارت ملک میں ایسا ہوتا ہے ایسا لباس پہنتے وہاں کا کھانا اتنا اچھا ہے وہاں کی جگہ اتنی اچھی وہاں کے لوگ اتنے اچھے تھے سب کا پالن کرنا ہے کیونکی لوگ آ کے ہم سے یہی سیککھ کے ہی جاتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اب وہ چیز ہمارے اوپر ہے کی ہم کیسے رہ رہے ہیں اور اگلا انسان ہم سے دیکھ کر کچھ اچھا سیکھ کے جا رہا ہے یا کچھ برا سیکھا جا رہا ہے کچھ اچھا سیکھ کر جا رہا ہے وہ تو ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہمارے ملک آ کر ہم سے کچھ اچھی چیزیں سیکھ کر جا کر اپنے ملک میں بتا رہے ہیں
بالکل تو یے سب چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کے ٹھیک ہے تو آپ نے سسکرتی وغیرہ کو بھی آگے لے کے چلنا آنے والے بوشیہ کو بھی دکھانا ہے کہ ہمارے پچھلے ٹائم پر ایسا ہوتا تھا ایسا لباس پہنتے تھے ایسے تہواروں میں کرتے تھے تو کافی اچھا لگتا ہے بتانے کے سمے بھی ان کو بھی جانکاریاں ہوتی یے کہ پہلے کے سمے میں ایسے ہوتے تھے ایسے لباس پہنتے تھے ایسے ایسے رہتے تھے ایسے کھاتے تھے تو کافی اچھا لگتا ہے
فما رہی ہیں آپ جیسا بھی ہو ابھی سے لی
ہلو ہیلو
چاہیے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں ہم ہماری کیا کیسے کیا چیز ہوتا ہے وہاں کی
بالکل صحیح فرمای ساری چیزوں کا بی پالن ہمیں ہی کرنا ہے کیونکی آنے والے بوشیہ میں دیکھا جائے تو اور ماڈل زمانہ ہوتا جائے گا پتہ نہیں اس ٹائم پے کیا ہوگا تو اپنے سنسکت تی کو بھول جائیں گے تو اس ٹائم پے تو سسکرتوں کا نام و نسان ہی ختم ہو جائے گا تو اسی لیے ہم میں دھیرے دھیرے تو یے سب چیزوں کو ساتھ میں لے کے ہی چلنا ہمارے لیے کافی اچھا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے آب ہم بھی یہی کہتے ہیں کی ہم کتنا بھی کچھ بھی کوئی بھی کتنا بھی ماڈل بن جائے کوئی کتنی بھی کچھ بھی بن جائے پر اسے اپنی سنسکرتی اپنے ملک اپنی دیش کی چیزیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے سب کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے ہمیشہ
بالکل صحیح کہہ رہی ہے
یہی چیز ہمارے لیے بہتر ہوگی ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر تر ہوگی کی ہم اپنے ملک کو اس طرح سے باہر لے جا کر درشاتے ہیں کی ہمارا ملک اتنا اچھا اچھا اتنا خوبصورت دکھائی نظر آتا ہے ان شاء اللہ
لیکن صحیح فرماے ہیں ان کے لیے سب چیزوں کا پرباؤ ہی پڑتا ہے ہم اچھا دکھائیں گے اور سامنے والے کو تو بھی اچھا پرباؤ ہوتا ہے ہم ایسا کریں گے ماڈل کپڑے پہن کے گھومیں گے تو آنے والا بوشیہ شیہ بھی ہمیں یہی دیک یہی سیکھتا رہے گا پھر اپنی سسکرتی بھول جائے گا تو سمے سمے تو جیسا ہے تو ویسی چیزیں
اچھی چیزیں سکھائیں گے دکھائیں گے اگلے اگلا ہماری ہماری اگلی پیڑھی اتنی ہی اچھی چیزیں سیکھیں گی ہم سے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے دونوں چیزوں کا پالن کرنا پنا تو ماڈل پین تو اپنے اپنے بوشیہ کو آنے والی چیزوں کو درشانا ٹریڈیشنل کپڑے پہنے ہیں تو میں ریشن وغیرہ ہی ساننے چاہیے
بالکل صحیح فرم رہے ہم تو یہی کہتے ہیں کتنا بھی انسان کچھ بھی کتنا بھی کچھ بھی بن جائے پھر ابھی اپنے ملک کی چیزیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے
بالکل صحیح فرمارہی
بالکل صحیح فرما مارے ارے میں گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
حمیں بھی آپ سے بات کرکے کافی اچھا لگا
اللہ حافظ
اللہ حفظ